برابر کا تو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خریت سے ہیں آپ
جی الحمد للہ خیریت سے آپ بتائیے خیریت سے ہیں
جی اللہ کا شکر ہے ہم بھی اچھے ہیں آج کا موسم تو بہت اچھا ہے بارش کا مزہ لیا آپ نے
بارش تبھی نہیں موسم بس بہت اچھا ہے بارش رات میں ہوئی تھی اور ابھی تو بارش نہیں ہوئی ہے گرمی جیسا ابھی لگ رہا موسم بہت اچھا ہے
نہیں ہماری ادھر تو بارش ہو رہی ہے بس وہی میں فون دیکھ رہی تھی بیٹھے بیٹھے مجھے فلپکارٹ میں ایڈ آیا یہ شاپنگ والا تو میں اسی میں مصروف ہو گئی دیکھ رہی تھی بہت اچھے آفر چل رہے ہیں آج کل آن لائن شاپنگ پہ مانسون کے
اچھا ہاں ہاں جیسے ویسے ہاں کرتے بھی ہیں آن لائن شاپنگ اور کچھ اچھے پروڈکٹ رہتے ہیں آن لائن میں کچھ خراب پروڈکٹ بھی آ جاتے ہیں اور بٹ مجھے تو آن لائن اچھے ہیں پر مجھے آف لائن زیادہ بیٹر لگتا ہے شاپنگ کرنے میں
ہاں صحیح بول رہی ہیں آپ کبھی کبھی کچھ چیزیں بہتر آ جاتی ہیں آن لائن شاپنگ پہ
یہ بات صحیح بولی کبھی کبھی کچھ چیزیں بہتر آ جاتی ہیں آن لائن ہمیں اور آج کل تو ایسے ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ اگر ہم جسے گھر پہ بیٹھے ہمیں کھ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے مارکیٹ نہیں جانا پڑتا بس سے فون پے میں ہی یہ مطلب موبائل پہ ہی ایسے ایک ایپ آتے جیو ایپ آتے ہیں اور بلینکٹ وغیرہ ویسے آتے ہیں تو آڈر کر کے کچھ بھی کچھ بھی چیزیں منگا سکتے
ہاں یہ کھانے پینے کی چیزیں صحیح ہے اس کو منگا لو وہ صحیح آتی ہیں اور اپن کو نا وقت بے وقت جی کبھی وقت بے وقت ضرورت پڑنے پہ کام بھی بہت آتی ہیں لیکن یہ جو جوڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا کپڑے یہ بہت برے آتے ہیں اس پہ اتنی اچھی تصویر ڈلی تصویریں اتنی اچھی پڑی رہتی ہیں اس میں لیکن جب میں نے ایک جوڑا منگایا تھا بہت اچھا بہت خوبصورت تھا لیکن جب وہ آیا اصل میں تو وہ بہت برا نکلا پھر وہ میں نے انسٹاگرام کے ایک پیج سے منگایا تھا
جی جی
پھر وہ ریٹرن بھی نہیں ہوا میں نے اس میں آن لائن پے کر دیا تھا مجھے اس میں بہت نقصان لگ گیا تھا اور یہ جو مطلب اچھی ویب سائٹس ہوتی ہیں نا جیسے فلپکارٹ ہو گیا امازون سون ہو گیا نائکا ان ان میں سے صحیح ہاں ان میں سے صحیح آتے ہیں صحیح بول رہی ہیں ہم اور یہ جو مطلب جو انسٹاگرام میں
ہیں ہاں ہاں بات صحیح بولیں گی ان میں جو رہتے ہیں نا ان میں پروڈکٹ بہت اچھے رہتے ہیں اور کچھ بھی منگا لو اور جیسے کہ کچھ اچھے نہیں رہتے تو اپن ریٹرن بھی کر سکتے ہیں بٹ اس میں آنا جانا آپشن رہتا ریٹرن کا
لیکن آج کل پت ہے کیا نیا نیا چل گیا ہے جیسے اپن نے کوئی سامان دو سو تیس کا منگایا یا ڈھائی سو کا منگایا ہے نا اگر آن اس کو ریٹرن کرتے نا تو پورے پیسے واپس نہیں لیتے کچھ پیسے کاٹ لیتے
ہاں اس کو وہ کٹ کر لیتے ہیں وہ
ہاں تیس چالیس روپئے جی جی جی ڈیلیوری چارج لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا بھی نقصان ہوتا
ہاں ان کا تو یہی کام ہی ہے جی صحیح بولنی ہیں آپ میں نے بھی منگایا تھا میں نے ایک دو چیز میں نے منگائی تھی تو کچھ اچھی نکلی ہیں اور باقی تو مجھے زیادہ تر میں نے میری خرابی چیز نکلی ہے مطلب ا کپڑے ہی منگائے تھے زیادہ تو مجھے سج میں نہیں آیا کپڑے وپڑے تو میں تو کپڑے کی آن لائن شاپنگ نہیں کرتی ہاں ہاں باقی کسی چیز کی ضرورت ہوتی جیسے کچھ اور چیزیں ہو گئی گھر گھریلو چیز ہو گئی وہ اچھے رہتے ہیں
ہاں کھانے وانے کا بھی صحیح رہتا معاملہ جیسے کبھی جی جی کبھی آپ کو جیسے لیٹ نائٹ گ ہو رہی ہے یا کبھی آپ کو کھانا بنانے کا من نہیں ہے نا تو اپن بلینکیٹ سے منگا لیں وہ زومیٹو ٹو سے منگا لے سویگی سے مگا لے تو وہ اچھا ہے کبھی بارش کا موسم ج
بارش کے موسم میں ایسے تڑکتی دھڑکتی چیز کھانی بھی چاہیے
ہاں صحیح بول رہی ہیں نا لیکن تھوڑا سا نا صاف صفائی کا دھیان بھی رکھنا چاہیے اس موسم میں انفیکشن بہت جلدی پھیلتا ہے بچوں کو تو تھوڑا بچا کر ہی رکھنا چاہیے تو وہی کل رات میں جی جی کل رات میں ایسی تو پھر ہم نے اس میں سے منگایا تھا زومیٹو سے بہت اچھا پیزا آیا تھا تو یہ یہ ایک اس کا فائدہ رہتا ہے کہ اپن
ہاں کہ اپن گھر بیٹھے مطلب آڈر کر دیتے تو آ جاتا ہے یہی ایک چیز بہت اچھی چیز ہے کہ اپن کو کچھ بھی کھانے کا من رہتا ہے گھر میں جیسے من نکارک کچھ بنانے کا یہ پھر لیٹ نائٹ کچھ بھی کھانے کا من تو اپن آرڈر کر سکتے ہیں تو ترنت آ بھی جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے
جی اب کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو کہ دو پہلو ہو جاتے ہیں ایک اچھا ایک برا تو وہ اپن کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپن اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اپن اس کو سمجھداری کے سھ یوز کریں گے تو پھر وہ اپن کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں اور اپن کو اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ کوئی بھی چیز انٹرنیٹ ہے یا کوئی بھی شاپنگ آن لائن یا کچھ بھی ایسا کچھ ہے تو اس کو مطلب ماں باپ کے دیکھ ریکھ میں ہی یوز کرے میں سے نہ یوز کرے کبھی کبھی پیسے بھی کاڈ لیتے ہیں نا یہ ایپس
وہ ہاں پیسے کاٹ ہیں اور میرے اس میں سے کئی بار پیسے کاٹے میں پتا نہیں کہ مطلب ایسی بہت سی وہ رہتی ہیں ایپ رہتی جو آن رہتے ہیں بند کرنا بھول جاتے اس سے بھی پیسے کٹتے رہتے ہیں
اپن خ
تو بچے کو تو بالکل ہاں ہاں بالکل بالکل
پتاہ نہیں چلتا پیسے کٹ جاتے اس سے اس لیے تھوڑا سا ساھانی سے مطلب ہاں سترکتا سے اس کو یوز کرنا چاہیے
اور بچے لوگ کو اگر ک کسی چیز جیسے آن لائن شاپنگ کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں بچے لوگوں کو اگر پتا چل جاتا ہے کہ اس سے یہ یہ آتا ہے تو بچے لوگ تو عور سے سیکھتے ہیں پھر وہ آرڈر کر دیتے ہیں گھر پہ ڈیلیوری والے بھی آ جاتے ہیں آرڈر لے کے اور پھر ان ماں ان کو پتا ہی نہیں رہتا ماں باپ کو بچے سے
اپن منع بھی نہیں کر سکتے نا خراب لگتا ہے وہاں پہ بچارا اتنا اتنا دور سے لے کر آتا لگتا رکھ ہی لیں اس چکر میں ان کا سامان پیک کے ہمارا نقصان ہو گیا
صحیح بول رہی ہیں اور پھر بچے اور بچے لوگ جب کر دیتے وہ آ جاتے ہے پریشن کرو تو پھر رونے بھی لگتے ہیں بچوں کو اس لیے بچوں کو ایسی مطلب کسی چیز میں عادت بھی نہیں ڈالنی چاہیے کہ بچے لوگ کو کا جو بھی من ہو وہ بھی آرڈر کر دے
صحیح بول رہی ہیںپ
ہوں
ہاں
اور یہ آن لائن جو شاپنگ کے بارے میں بات کری ت اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے
جی جیسے انٹرنیٹ ہے نا تو اس کا بھی دو طرح کا یوز ہوتا ہے چور با وسے ہر چیز کے دو پہلو ہیں اپ ن
صحیح بول رہی ہیں آپ اگر ہم اچھے مستار بالکل بالکل اچھی چیزیں میںگر استعمال کریں گے تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی ہے اگر ہم بری چیز لیے استعمال کریں گے تو وہ بہت بھ ہے تو کوئی اچھی چیزیں م استعمال کرتا کوئی بری چیزوں میں استعمال کرتا ہے اور انٹرنیٹ دونوں چیز میں کام آتا ہے
صحیح بول رہی ہیں اپپن پڑھائی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے س ہیں نا کوئی جانکاری اپن کو لینا ہے تو اپن اس کو استعمال کر سکتے ہیں
انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی مطلب آ اپن کو جیسے کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ میں ڈالیں ترنت اس کے کی جانکاری ہو جاتی ہے وہ ترنت ہمیں بتا دیتے ہیں کیسا ہے
آج کل نا کتابوں کی جگہ انٹرنیٹ نے لے لے رہا
ہاں اٹ ہاں اور اسکولوں میں تو موبائل ہی چلنے لگی ہے جو مطلب کلاس جو ٹیچر وغیرہ رہتی جو اسکول پڑھاتی تی آج کل موبائل میں سبجیکٹ وغیرہ سب بھیج سے بچوں کو موبائل سے ہی اس میں سلیبس وغیرہ دے دیتے ہیں بچوں کوھ
ہو گئے نکول والوں انہ نے موبائل کو انٹوڈیوس کرا دیا نا بچوں سے تو اس وجہ سے کیا ہو گیا ہے نا کہ بچوں کو اپن چاہ کر بھی فون سے دور نہیں رکھ سکتے اب ان کا ورک ہی پورا فون پر آتا ہے پورا تو ا اپا ان کو نہ چاہتے پھر ان کو فون کو دینا پڑتا
دینا ہی پڑے گا اب یہ تو بول نہیں سکتے کہ بچوں موبائل لے لو بالکل بالکل یہ تو ان کی یہ تو اسکول کے جو ٹیچر وغیرہ تھے انہوں نے ایسا یہ بنایا نا روز کہ اسکول سے زیادہ مطلب موبائل میں دے دی ہیں بچوں کو سبجیکٹ
ہے نا مطلب اس کا اس کہ اچھی بات بھی یہ ہے کہ مطلب اتنے سارے اسٹوڈینٹس رہتے ہیں تو ایک ایک کو الگ الگ ہوم ورک دینے سے اچھا ہے کہ وہ ایک بار ان کا کام کم ہو گیا وہ زیادہ پروگریسو روپ سے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد بس یہ ہے کہ ہر چیز کے ایڈوانٹیج ہے ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو سرل بنا دیا ہے آسان بنا دیا ہے ہمارے جیون کو بس یہ ہے کہ اللہ پاک
اچھی ہے اچھی چیز ہے ہاں پر کچھ لوگ تو مطلب جس کے مطلب جو پڑھنے والے بچے رہتے ہیں وہ تو موبائل میں پڑھتے ہی ہیں اور جو نہیں رہتے تو ان کو تو موبائل چاہیے بس تو موبائل میں بھی ایسے سلیبس دے دیتے ہیں کہ موبائل کے نام سلیبس کے نام سے موبائل لے لیتے پر وہ جو ان کا سلیبس رہ وہ کرتے نہیں وہ موبائل کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں
صلاحیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی صحیح
ہاں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچ بچوں کو ہر ایک چیز کرائیے پڑھائی لکھائی تو زیادہ بیٹر رہتا ہے ایسے بچوں کو موبائل دے کے بولے جاب پڑھ تو پھر بچے تو پڑھتے کام ہے بٹ موبائل زیادہ
صحیح بول رہی ہیں آپ ارے چھوٹے میں تو پھر بھی بچوں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں پ نہیں ہو پاتا مینج ابھی تو چھوٹے ہیں تو انسان ان کو ڈانٹ لیتا ہے بڑوں میں تھوڑی نا ڈانٹے گا
نہیں ڈانٹ سکتا اور چھوٹے میں محنت بھی سب سے زیادہ لگتی ہے بچوں کو دیکھنا پڑھانا ہر ایک چیز بڑے رہتے جب سمجھدار ہو جاتے بچے تو خود ان کو ٹینشن ہو جاتی ہر چیز کی کہ مجھے یہ تو کرنا ایسا نہیں ہوگا تو میں پھر پڑھائی کیا کروں گی میرے اگزام وغیرہ آئیں گے تو لکھیں گے کیا
ہاں لیکن کبھی کبھی کیا ہے نا یہ آن لائن شاپنگ کے کچھ فائدے بھی ہو جات ہیں جیسے اپن کو جو بھی چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ریٹ کی مل رہی ہے نا کبھی کبھی آفر لگے رہتے تو وہ کم ریٹ میں ہمیں مل جاتی ہے ہاں ہاں جیسے کوئی بڑے بڑے برانڈس ہوتے ہیںا تو سامان کو
ا آفر کب نکلتے ہیں جی آفر کب نکلتے جیسے کہ دیوالی ہو گئی کوئی فیسٹیول وغیرہ ہو گیا تو ایسے میں آفر ہاں ایسے ایسے میں آفر بھی رہتے ہیں تو اچھا بھی ہے کہ مطلب آفر میں کم جو سامان مہنگی ملتی ہے مارکیٹ میں وہ آن لائن میں سستی مل جاتی ہیں ہمیں
چلی آپ نے جو جو بتایا ہے نا میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی آ نے بہت اچھی باتیں اللہ پاک ہم دونوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیقتہ فرما جی جی اللہ حافظ ہ